السلام علیکم وعلیکم السلام ب جناب خیریت
تو مطلب ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے نا یہ کہ مطلب کیسے لوگ پہلے سارے انسانوں سے اچھے اچھی چیزیں کر کے ان سے ان کا یقین جیت جاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا سارا
یکین جیت کے بعد میں ماشاء اللہ یہ لوگ سب برباد کر دیتے ہیں
وہی تو
نکل نکل تو دفا کر دینا چاہیے لیکن تب بھی لوگ ان پہ وشواس کرتے رہ تو
تو ابھی مطلب بتایا تھا وہ مسٹر بسٹ بھائی جان جس جو ویڈیو بناتا ہے
ہوں
مطلبرب ہاں اچھا اس کی وڈیو میں اگر اپنے ملک جو بھارت ہے ہمارا اگر اپنے ملک کا پیسہ کرے تو وہ ایک وڈیو کو بنانے میں جتنا پیسہ
خرچ کرتا ہے ماشاء اللہ اتنے میں تو پورا اتر پردیش وکست ہو جائےا
اتنے میں انا وہ پیساب بر بات کرتا ہے
ایک ایک اسٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے
اور اس کا جو بی کیوں ہوتا ہے اس کے ویڈیو میں جو پینسل گاڑیاں ہوتی وہ کوئی کہتے ہیں فیک ہوتا ہے
نہیں یہ سب رئل ہوتا ہے جنا وہ کہہ رہا ہوں نا الگ ہی قسم کا آدمی ہے جناب تو پیسے کو پانی کی طرف آتا ہے ویسے ہی نہیں اس کے سبسکرائبر آپ دیکھو پہلے وٹیوب پہ سب سے زیادہ سبسکرب چینل کسی کا ہے کس کا ہے کے بیس کا جناب
انڈیا کے آدھے یوٹیوبر کا ملا لو تو اس کے برابر نہیں ہوں گے
تب بھی نہیں ہ گی
اتنا ہی الگ قسم کا وہ آسان ہے
بہت ہی الگ قس کاسان ہے ابھی بت ریسنٹ ہی ویڈیو مناطر معگلا واللا چیلنجز دیتا ہے جیسے جس ٹائپ سے جناب سے جیسے ایسے پہلے سے جو ہوتا ہے کہ میں نے ادمیوں کو اپنا سبسکرائبر کو چن لیا اور ان کو میں نے سو دنوں کے لیے سائز لینڈ پہ چھوڑ دیا اس ٹائپ کے اور جو جی جائے گا سو دنوں تک یہاں پہ سروائو کر پائے گا اس کو دس لاکھ ڈالر ملیں گے ہاں وہ الگ قسم کا بندہ ہے جانتے ہو کیونکہ وہ پیسوں کو پانی کی طرح یوز کرتا ہے پانی پیسوں کی طرح نہیں ویسے
لیکن اس نے وہ بہت سارے نئے کام ہی ماس اللہ اسے
ہاں کی
جیسے کہیں افریقہ میں اسکول کھلوایا تھا جہاں پانی نہیں تھا وہاں
پانی ہاں تو بو انتظام تو صحیح ہے جناب ویسے ہی وہ سیکٹر چھوڑنا سب کچھ کرایا اس نے او اس کی سب سے زیادہ فیمس اس کے پروڈکٹس جیسے وہ سبھی چاکلیٹس کو بنواتا ہے
پھر پھر فیسٹ بیل کر کے ایسا کوئی ہے ان کا ہے نہیں
ایسٹ بنگال
فیسٹ ویل
فیمس چاکلیٹس یہ چاکلیٹ کی پرائز بہت مہنگی ہے تبھی ایکس
بہت مہنگی رہتی
اسٹارٹنگ پرائز میرے حساب سے جو ہے نا پانچ سو روپے سے اوپر ہوگی
ہاں ہاں صحیح ہے
ویسے جناب آپ کو کیا پسند ہے ابھی بتائیے کچھ
مجھے تو مطلب سب سے زیادہ جو تھا وہ وہاں کی جس ملک میں وہ رہتا ہے امریکا کا میں جو جناب جو بیسٹ بھائی جناب ہیں وہاں کی مجھے جو وہ لوگ بناتے ہیں بو فلمیں بناتے ہیں
ج وہ آپ کو پسند ہے
ہاں وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں کی فلمیں
اپنے اس ف من کے بارے میں جناا
ہوں
سال ل وہ کیسی ہوتی ہیں ک کیسی ہوتی ہے جناب چل د وہاں کی
وہ فلمیں وہ فلمیں مطلب الگ ہی ہےے بلکی ہو جی ہ
جناب
وہاں کی جو کہانی ہوتی ہے جو لوگ سوچنے کا مطلب ان کا نظریہ ہوتا ہے
بہت الگ ہی ہے کام ہو
اپنے اپنے اپنے انڈیا میں کیسے کرتے ہیں اب ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ فلمیں ماریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ساری چیزیں ایسے ہی ایک ہے جیسے ساری فلم ہوتی ہے یہاں پہ
ہاں چ
لیکن جو ان بندوں کی فلمیں ہوتی ہے وہ ایک نئی کہانی ہوتی ہے ایک نیا ہی موڑ ہوتا ہے ایک مطلب سب کچھ الگ ہوتا ہے
سب نوکےترا ہوتا
ہاں
جانات
بی صحیح ہے صحیح ہے
جو ہم سبھی سوچ سکتے ہیں وہ وہ کر کے دکھاتے ہیں
وہ کر کے دکھاتے ہیں صحیح بول رہے وہ ہاں
اگر آپ کو جناب کہیں اگر اگر امیریکہ سیٹل ہونے کو کہا جائے تو آپ ہو جاؤ گے
بالکل ہو جائیں گے مطلب ابھی تو مجھے اپنے ملک سے پیار ہے مطلب سچائی تو یہ ہے
ہوں اگر آپ کو پیسے بھی پلے مسٹر وسٹ کے ساتھ رہنا
تو مائی بھائی میں چلا جؤ گا
جناب تو بپ چلے جاؤ گے
ہاں ل چلے جاؤں گا
مسٹر بیس تب گداری کر دیں گے مسٹر بیس کے ساتھ رہیں گے تب آپ کا ملک کا کا پیار کہا جائے گا جناب
مل کے پھر چلے آئیں گے دیکھیں گے ساری چیزیں کی کیسے وہ کرتا ہے
سمجھنے کے لی لائف کو سمجھنے کے لیے آپ امیریکہ جائیں گے نا جیون کو سمجھنے کے اس چیزوں کو پوچھنا چاہیں گے آپ
ہاں سیکھنا چاہوں گا میں
جناب اگر آپ کو زندگی میں کہیں جانے کا موقع ملے تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے جنگل
اگر مجھے کسی دوسرے ملک میں دوسرے ملک میں
ے ملک میں جہاں آپ کو پسند ہو آپ کے پاس پیسے کی بھی دقت نہیں ہے جناب
ہوں اگر میرے پاس تو میں سب سے پہلے میں جاؤں گا جاپان ملک میں
جاپان کیوں جانا چاہیں گے جناب
جاپان کو لوگ بتاتے ہیں وہ بوشیہ کی دنیا ہے
کیوں ہے اس کن میں بتاؤں کیونکہ جو وہ یہاں جو یہاں کبھی سوچ سکتے ہیں وہ ہم
ہوں
وہاں پہ دیوار وہاں پہ تار پ ٹرین لٹکتی ہے تو آپ سوچ سکتے کتنا ایڈوانس کنٹری ہے ملک ہے
بہت ہی زیادہ وہاں کو ترقی کر لیا ہے اس ملک نے
جو ہم کبھی سوچیں گے کہ کر سکتے ہیں وہ اس ملک میں ہو چکا ہے
وہ ساری چیزیں لوگ کر چکے ہیں
جناب وہ لوگ بہت زیادہ ا آگے جینا ہے ہلونا
وہ مطلب بہت ہی الگ ہی لیول کے وہ لوگ بنتے ہیں ہوں
ہاں وہ لوگ الگ ہی قسم کے ہیں
وہ الگ ہی قسم کے بن گے ہیں
اگ بت آگے دیر چائےنا بھی چائنا پیھے آگے بہت ہی الگ ہے جس لائف میں ابھی ہمیں جس جیون میں ابھی ہمیں پہنچنے میں کم سے کم پچیس سے تیس سال لگ جائیں گے وہ جیون میں ان لوگ کابھی جی رہا
سچائی تو یہی ہے بالکل جناب
اگر ہمیں اس جیون میں پہنچنا تو ہمیں بہت سنگرش ہے لیکن ان کو لیکن جب تک ہم وہاں پہ پہنچ پہنچیں گے تب تک وہ لوگ پتا نہیں کتنے سال اور آگے پہنچ جائیں گے
ہاں جب ہم لوگ ان کے وہ لوگ رکے تو رہیں گے نہیں نا
ن رکیں گ ن وہو رک
ہاں
اگر ہم دس قدم آگے بڑھائیں گے تو وہ ہم سے نبے قدم اور بڑھائیں گے
ہاں
سی بول رہے ہیں آپ
جناب آپ کچھ بتائیے
ہ
آپ کو کچھ پسند ہے کھیلنے میں یا پھر کچھ کسی میں انٹرسٹ ہو بتائیے
کئی ساری چیزیں بہت ساری چیزوں میں ہے
بتائیے رہیس
جیسے میں پہلے میں دیکھتا ہوں کہ مطلب کئی وہ مطلب ایسے میں سیکھ لیتا ہوں جیسے اب مجھے کوئی کھیل اچھا لگ جائے
جی راہ بولے
تو وہ میں اسے سیکھ لیتا ہوں اس چیز کو پھر میں اسے کر ہ ایسا ایسا مطلب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے ساری چیزیں ایسا ہی ہیں
ٹھیک ہے جناب اور ک چیز کے بارے میں بتائیے
اور گھوم تم کو اگر تمہیں ایک بار کہ دیا جائے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے
میں سب سے پہلے آپ کی طرح جاپان جانا چاہوں گا
اور اگر دوسرا
دوسرا تو امیرکا
ہاں صحیح بول رہے وہ
جناب اگر آپ کو اپنے ہی ملک میں کہیں پہ گھومنے کے لیے جانا ہو تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے جناب
اگر اپنے ملک تمہیں گھومنے جانا ہو تو میں پہلے جاؤں گا کیرلا
کہ بر ل پو جا باب وہاں پہ تو فیمس کیرلا میں تو فیمس مچھھی باات ہے کیرلا میں تو فیمس مچھھی بھات ہے جناب
کیرلا مطلب وہ کیول جیسا کہنے میں لگتا ہے جتنا
ہ بتائیے جاب